ہوں بتاؤ م ہے حال چال
ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہونا
ہوں
گھر طرف گالچا نہیں ہم گھر تو نہیں ہیں
کہ ہے
کےلے لیےیا
ادھر پات
آم سہیلوا ہو لڈونوا ہےا چرکوا ہا اور اور چار پانچ گت لڑکا نو گڑھ کے بھیت کچھ من کرے ا کچھن گربو طرف کیا تو
ہ ہ ہ
ہاں
بلی لول پتا کرنے سوں
بلی کون بلی
ارے جرگ بلی ہ
تو توورا کم سے کم رانچی طرف جا کرتا یار
آچھی طرح مل تھا اور
ریٹ سمج لے کے تو دس ہزار روپیہ لگتا
اوپرے با پکرس بڑے دہتی ہے بلی لےئی ار
داں گاؤں کہ رہا رہتا آ کا اسٹریٹ والا نا بڑھیا رہتا
اچھا ایک گاؤں والا پسائل کے بعد ٹییکا رہے
ہاں یار ٹیکہ ت بڑھیا اگر دیکھ بھال کرلینا نا تو کم سے کم دس سال بارہ سال آٹھ سال ٹیکا آتے ہیں
ہ خالی فرق رہا تھا کہ وہ تھوڑا سندر رہا میں
وہ سب کمزور رہتا یا باہر کے بدیش کے ہاتھوں
ہاں ہ
نہاہ بھی رہ پاتا تو وہ سب کے جنیٹک بھی بہت موڈیفائڈ کرل رہا ہوں کون جیسے کہ پرسین ہو کوئی اور بریڈس کوئی اور بریڈس سے کروس کرا تک پیدا کر لو اسی حساب سے کر رہا تھا
اچھا
طبیعت خراب ہےکا کیا ہوا تو
اے بخار لگا تھا
کار لگات تو بلڈ وڈ جانچ کرے گی
ہوں کری لے دیے
کر لو
ارے کچھ نہیں بس خالی پلٹ لٹس ڈاؤن ہوا تھا ہوں
کا کا کھائے کلا
کھائے ل کے لیے کچھ اینرجی کے چیز ہ تو ملٹی وٹامن دوائی د ل تو وہی کھاتی ہے
اور کچھ نا آور بولے تو سارا دن ہاسپٹل ہے ہسپٹل رے میں
دلہاتیار
ان بگل سدر ہسپٹل طرف سےپ ر ا تو بڑھیا ہاسپٹل میں دیکھا ہ سب مال جال میں نے دیکھا بیکار
ار ہم سے جو ڈاکاکٹر بڑے بیٹتا پ تو
ہاں تو وہی ہے ب تو ل تو
ہوں
کبھی اللہ تیر میں ہے
ہ بھی آتے ہیں اور میں
کب تک آئی بہتر والے
ج ا ب تھوڑا شام کے
شام کے آبے لگب تو یہاں پر
ج
وہاں پر موموز اور رول لے کے یہ تو کیسے روپئے دیتا
موموج بابے تو تھورا ساٹھ روپئے پلیٹ
اور رلاو
روو تو چالیس کلو تھا
ہاں تو سو لیتے ہی ہے سو روپے ہم فون پے میں ڈال د یا تو آ کے کیسے لےے ٹھیک ہے ہو
چ ہ ہ
اور سب ٹھیک ہو تو کچھ کرا ہے کہ نہ ہے کام دھندا کی پڑھائی لکھائی کیا کرا ہے
پڑھائی کر دیے بھائی ابھی تو تو سر پڑھائی کرتی ہیں ہم
کہجی کہتاب
پی سی ایم لے کے پڑاتی
اس سے مک پڑ تھا
ہوں
کون سا کالج س نو گڑ کالج ہ وہ کالج میں بڑھیا پڑھائی ہوا
ہاں ا کرو تو
ٹھیک رہو یار
ہوں ہ تو کہاں نام دکھی
ہم میں تو ناو گڑھ سوچا تھ ہ کی سن رہتا
ٹھیک ہی رہتا ہے
پھر ک دن کلاس کر رہے ہیں
ابھی تو انا دن نہ کیوں کر لے کربو آج کل ایڈمیشن کرائی رہ ہے
ہ مسٹر رسٹر کیچ ن کدوک
ہوں
کون کون ماسٹر کے جنے
گورو سر ڈرز ماسٹر ا امت سار
گرو سے سننے بہت اسٹریکٹ
ہوں تھوڑا سا بولنے میں بھی پگلا ہی نہیں ار بولا کر
نہیں سن کا نہیں مسٹر ٹھیک پڑ سچ بول
جو بات بولتا سوچ بولتا
ہاں
اور نانی سب ٹھیک ہے ن
جتا
اچھا ہاں
ہاں سنائی ت
ا ڈر ہو جی دور ک م جی جیا سے
کچ ہاں تھوڑا سا دور ہے
کون فلڈیا ہم کھیلے گل ہ
ان کا کلے کوم ہے نا اس د کارے گھر میں کام کرا کھی میں ولڈگ والا میں
ہ اچھا خلی کو نام لکھے ل وہیں نے
کتاں ن لکھا نہیں تو رجسٹریشن کے نہیں کری پچھلے بار نام لکھوائی تو آپ کیسا ہے سن لے تو
ہ
سہلوا یہاں بروا ڈیل کے لو سہیلو مر ف لوڈو ن کرتا ہے ہم میں
اور کہاں کا کام کون کالج میں
ک تو نام ہو یار نام نہیں ہو تو بڑھیا سے نہیں ہ بی نؤوں ساید س م تو بہ لگاؤ
بنو رہی چلتے
کنفرم نہیں ہے لیکن نام لکھ ل اور بربری ٹرین سے جیاات ہون کالج وج جروری پڑ تو نہ ضروری پڑھنے میں سہلو تو کھی میں رہ کہ بولو ہ میڈیکل میںک اور لڈو ن سہیلوا رہا ہ بلڈ جانچ وچ میں
ہوں کیکر س ہے
سہیلو رہو سنو د کتیا ہو نا ا بڑکا بپوا کے بیٹا مہلا بیٹا
سنوا کے دیوار ہوں
کلا نگ بانئے
ا بانو ہے کہ بھائی اچھا بہت بڑھیا مما وہا بڑائی ا سن کی نہیں بہت پہلے شادی وال لینا ہے
خیر د کات کیا کہ لوڈون رہا یہاں پر ک کل ندے پاس
اچھا نام گڑو ل میں
اشتیاق بھی بہت ہے ل پیسہ کمائی لو یار
اتیاار کمائی لے رے فری بنگالی تو نہیں کم لے گا
ٹو لو کمایا
آج ای سب کے لاک ڈاؤن میں بہت کمائی ہےلا
ہوں
تو کہ ہو تھا آج کل ہوں کہ جانے ہوا تو
جی ہوتے ہو ایک آدو کو ابھی ن مسجد باقی نہیں ہو
ہ ک گھنٹہ پڑات ہے
پڑےتی دو تین گھنٹہ ابھی تو تین سنڈے ہے تو تھوڑا سا چھٹی مار لے لی اس لیے آ لی ہے نا
کررکٹ کھیل ن میں
صبح کے لی ہے
خان کانگ ہوں ہوں ہوں کیسان کرلو ساح
بہت ڈن کرر کھیلا ہو کیار
د کااتیا
سہلو ٹھیک ٹھاک کر کھیلا امرس کون کھیلا ہے اب بھائی بہت تگڑ کےلا
تو باہر ہی نا مہوا ڈالتا رکھ ہو نا ہوں ہوں اچھا تب کے ہو لو سے نا سے کرے تو پان کی بکری ہو والے یار جگہ بس ار کم سے کم تو وہاں پر دس ہزار کے پان بیچ لو تو اور کم سے کم تو کا سات ہزار چھ ہزار بچا ہوتا
ہوں ہوں
کم فائدہ نہیں رہ ہے پان میں لیکن یہ ہو کے شادی بیاہ یا کوئی فنکشن ونکشن ہوو ن تب فائدہ ہوہتا ہے
ا سبت تھوڑی کوئی شہر میں وہ سب چلتا بڑا بڑا شہر وہ بھی بڑھیا چیز رکھے تب ن اور گھنٹی لگا دیئے تھوڑی چلتا ہے
ہوں ہ مسالہ بھی رکھے پا رہا ہے اس ٹائپ کے
ہوں تو الگ الگ مسالا رکھو
ایک چیز کی بھونجا والا ج پکاول والا ناریل ن بگ
ہوں
چلو تو بسیر ج مل تو اور کہیں نہیں رکھوے نہیں کرتے ت س تو ہاں- ہ جگر لاتر بھی بھی بڑھیا کر رہے ہ
ا گ ر لے خالی-
لیکن ن چرتا پان نہیں بڑھیا بنا ہوا جانا میٹا پان بناؤ ب بڑھیا ہاں تو ایک دم ڈ میا پان ل ب- جامہ لگ رہ تو اچھا سے- یہ کہ میٹھا پانی اتنا ملا کے نہیں ڈالو- پر
اچھا-
ایکم ملا ملا کے ڈالے پڑ ایکر وجہ سے ہو نا وجہ سے-
جی-